ہلو
کل ہیلو
ہرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلمان ہاں السلام علیکم
سلمان بھائی کیسے ہیں کافی دنوں بعد آپ کی آواز سننے سننے کو ملی
الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی بچے سب ٹھیک ہیں
الحمدلہ سب اللہ کے کرم سے اچھے ہیں آپ آپ کے یہاں سب کیسا ہے
ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے آج سوچ آج سوچا فرصت ملی ہے تو آپ سے آرام سے باتیں کر لوں
بہت اچھا کیا بھائی جان آج کل تو سب لوگ کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بات کرنے کا بھی وقت نہیں بولتا ہے
بالکل بالکل صحی کہا آپ نے اچھا بتائیے آج کھانے میں کیا بنا تھا
آج بیگم نے چکن کڑھائی بنائی تھی ساتھ میں تندوری روٹی اور سلاد بچے تو بہت خوش ہو گئے
مسال ماسال سن کر ہی بھوک لگ گئی ہمارے یہاں آج دال آلو گوبھی کی سبزی اور چاول بنے تھے رات میں شاید انڈے کی بھوجی بن جائے گی
بھائی دال چاول کا بھی اپنا الگ مزہ ہوتا ہے سدا کھانا صحت کے لیے بھی اچھا رہتا
بالکل بالکل بھائی جان ویسے آپ کو سب سے زیادہ کون سکتا کھانا پسند ہے
مجھے تو بریانی بہت پسند ہے سلمان بھائی جانو خاص کر عید کے دنوں میں جو گھر کی بنی بریانی ہوتی ہے اس کا سواد ہی الگ ہوتا ہے
صحیح کہا آپ نے مجھے بھی بریانی اور ہاں سیخ کباب بہت پسند ہے ساتھ میں رائتا مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے اور
اور میٹھے میں
سیر خورما اور سوئیاں عید پر تو ان کا ان کے بنا مزہ ادھورا لگتا ہے
بالکل بالکل رمضان میں افطار کے سمے بھی پھل کھجور پکوڑے فروٹ چاٹ اور شربت کا الگ ہی آنند ہوتا ہے سلمان بھ جان
ہاں ہاں بھائی رام رمضان کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر اف تھار کرتا ہے
اور سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ رشتے دار اور پڑوسی بھی ایک دوسرے سے کے گھر کھانا بھیجتے ہیں
صحیح کہا آپ نے اس سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے
ویسے آپ کے گھر میں سب سے اچھا کھانا کون بناتا ہے
امی کے ہاتھ کا کھانا آج بھی سب سے اچھا لگتا ہے چاہے سادارن دال ہی کیوں نہ ہو
بالکل بالکل ماں کے ہاتھ کے کھانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے سن م جان
ہاں صحیح ہے اچھا آپ بتائیے اس بار عید کی کیا تیاری چل رہی ہے
بچے کے کپڑے لگ بھگ تیار ہیں بس کچھ خریداری باقی ہے بیگم کہہ رہی تھی کہ اس بار گھر کی سجاوٹ بھی تھوڑی اچھی کریں گے مل جل کے
بت بڑھیا بہت بڑھیا ہمارے یہاں ا بھی نئے کپڑے سل رہے ہیں بچوں میں تو ابھی سے عید کا اتساہ دکھائی دے رہا ہے
بچے تو عیدی کا انتظار سب سے زیادہ کرتے ہیں سلمان بھیاان
بالکل بالکل عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے گلے ملنا پھر گھر آ کر سوئیاں کھانا یہی تو اصلی خوشی ہے
اور رشتے داروں سے ملنا جلنا بھی ہو جاتا ہے اسی بار میں
ہاں ہاں آج کل لوگ موبائل پر ہی تی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے
صحیح کہا ہے آپ نے انسان کو رشتے نبھانے چاہیے
اچھا کوثل بھائی اس بار بقرعید پر کچھ خاص تیاری کرنے کا ارادہ ہے کیا
ابھی تو سوچ رہے ہیں کہ پہلے کھیتی باڑی کا کام تھوڑا سنبھال سنبھل جائے پھر آرام سے تیاری کریں گے اس بار کھیتوں میں کافی کام چل رہا ہے
اچھا کوثر بھائی آپ نے کہا تھا اس بار کھیت ختوں میں کافی کام چل رہا ہے کیا کیا لگایا ہے
اس بار المدلہ دھان کی کھیتی اچھی ہوئی ہے تھوڑا مکا بھی لگایا ہے اور گھر کے لیے سبزیاں بھی اگا رہے ہیں
مشاء اللہ اگر موسم ساتھ دے دے تو محنت کا اچھا پھل مل جاتا ہے
بالکل بالکل کھیتی میں سب سے بڑی چیز سب رہ ہوتا ہے اگر کبھی بارش زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کم کسان کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے
صحیح کہا آپ نے کہ سر بارش کیسی ہوئی آپ کے یہاں
شروعات میں تھوڑی دیر ہوئی لیکن بعد میں اچھی بارش ہو گئی فصل کی حالت پہلے سے بہتر ہے بھائی جان
ہمارے گاؤں میں بھی کسان خوش ہیں پانی کی وجہ سے دھان کی فصل اچھی دکھ رہی ہے
ہاں ہاں ہاں لیکن کاد اور بیج کے دام کافی بڑھ گیا ہے اس سے لاگت بھی بڑھ گئی ہے
یہ بات بالکل صحیح ہے محنت بھی زیادہ اور خرچ بھی زیادہ ہو گیا ہیں
پھر بھی اللہ پر بھروسہ رہ کر کام کرتے ہیں محنت کبھی بیکار نہیں نہیں جاتی
ان شاء اللہ ویسے کھیت میں کام کرنے کون کون جاتا ہے
میں جاتا ہوں ابو اور چھوٹا بھائی مل کر کام کرتے ہیں ضرورت پڑنے اور مزدور بھی بلا لیتے ہیں کبھی کبھار
بہت اچھا بہت اچھا پریوار ساتھ ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے
بالکل بالکل بچے بھی چھٹیاں میں کھیت دیکھنے چلے جاتے ہیں انہیں بھی کھیتی کی جانکاری ہو جاتی ہے
یہ اچھی بات ہے نئی پیڑھی کو بھی کھیتی کی اہمیت پتہ نہیں ہونی چاہیے
صحیح کہا آپ نے آج کل کئی لوگ کھیتی چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں ہیں لیکن کھیتی بھی بہت عزت والا کام ہے
بالکل بالکل بھائی جان کسان محنت کرتا ہے تبھی سب کے گھر تک اناج پہنچتا ہے
صحیح بات ہے ویسے اپنے گھر کے پاس کوئی سبزی لگائی ہے
ہاں تھوڑی مرچ ٹماٹر دھنیا اور بگن لگائے ہیں گھر کی سبزی کا سواد ہی الگ ہوتا ہے
بالکل بالکل تازی سبزی کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے اور خرچہ بھی بھ جاتا ہے
ہوں اور صحت بھی اچھا رہتی ہے
جی ہمیشہ آپ کی امی کو باغوانی کا بھی شوق ہے نا
ہاں ہاں انہیں پھولوں کے پودے بہت پسند ہیں گلاب چمیلی اور گیندا لگایا ہیں
مسءلہ گھر بھی سندر لگتا ہوگا
جی جی صبح صبح پودوں کو پانی دینا انہیں بہت اچھا لگتا ہے
اچھا سلمان بھائی عید کے سے گاؤں میں میلہ لگتا ہے کیا
ہاں ہاں ہمارے یہاں چھوٹا سا میلہ لگتا ہے بچے جھولا جھولتے ہیں کھلونے بھی لیتے ہیں اور لوگ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں
ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے عید کا ماحول پورے گاؤں میں خوشی بھر دیتا ہے کون کرا
اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارکباد دیتے ہیں
بالکل بالکل جے رشتے اور مضبوط ہوتے ہیں ہوں ج
اچھا کوشر بھائی اس بار سوچ رہا ہوں کہ عید کے بعد کچھ دن کہیں گھومنے بھی چلا جائے
ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے
ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں پریوار کے ساتھ آرام سے سمے بتایا جا سکے
ارے واہ سلمان بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے پریوار کے ساتھ گھومنے کا الگ ہی مزہ ہوتا تا ہے کہاں جانے کے سوچ رہے ہیں آپ لوگ
ابھی تو سوچ رہا ہوں کہ پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لوں بچوں کی بھی چھوٹیاں رہیں گی تو سب ساتھ چلیں گے
بالکل صحیح جب پورا پریوار سانت ہو تو سفر یادگار بن جاتا ہے
ہوں ہاں جات بچے بھی کئی دنوں سے کہ رہے ہیں کہ کہیں باہر گھومنے چلیے
ہمارے بچے بھی یہی کہتے رہتے ہیں آج کل آ کل پڑھائی اور موبائل میں لگے رہتے ہیں اس لیے کبھی کبھی باہر جانا اچھا رہتا ہے
ہوں سی کا تھوڑا ماحول بدل جاتا ہے اور دماغ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے
ویسے اگر گھومنے جاؤ تو راستے کےے گھر کا کھبانا کھانا ساتھ لے جانا باہر کا کھانا ہر جگہ اچھا نہیں ملتا ہے جی
بالکل بالکل بیگم بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پراٹھے اچار پھل اور پانی ساتھ رکھیں گے
بہت بڑھیا سفر میں سادہ کھانا سب سے اچھا رہتا ہے
اور چائے کے بنا تو میرا سفر پورا ہی نہیں ہوتا
ہاں ہاں ارے بھائی میں بالکل یہ س ہی ہوں راستے میں اچھی چائے مل جائے تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے
بالکل بالکل اچھا بتائیے کھیتی کا اگلا کام کب سے شروع ہوگا
اگلے ہفتے سے کھیتی کی صفائی اور فصل کی دیکھ بھال کرنی ہے اگر موسم ٹھیک رہا تو ان شاء اللہ اچھی پیداوار ہوگی
اللہ برکت دے محنت کا اچھا پل ملے یہی دعا ہے
امین امین آپ کے کھیت میں اس بار کتنا کام باقی ہے
تھوڑا نرائی گڑائی کا کام ہے اس کے بعد کھاد ڈالنی ہے پھر فصل اپنے سمے پر تیار ہوگی
اچھا اچھا محنت کرتے رہیے اللہ حرج میں برکت دے گا
ان شاء اللہ ویسے گاؤں میں سب لوگ کھیتی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیتے ہیں
ہاں یہی تو گاؤں کی سب سے اچھی بات ہے کسی کی یہاں ضرورت ہو تو سب لوگ مل کر کام کر دیتے ہیں
صحیح کہ مل جل کر رہنے میں ہی برکت ہے
بالکل بالکل اور تہوار میں بھی سب لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں چاہے رشتے دار ہو ا پڑوسیی
ہاں بچوں کو بھی یہی سیکھ دینی چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں اور سب کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیں
بالکل بالکل یہی اچھی پریورارش کا نشانی ہوتا ہے سللمان بھائی جان
اچھا اس بار عید پر اگر وقت ملا تو میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا
انشاء اللہ ضرور آئیے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے بیگم بھی خوش ہوں گے اور بچے بھی خوش س ہے
اور آپ بھی کبھی ہمارے گھر آئیے امی کہہ رہے تھھی کہ کوثر بھائی سے ملنے کا بہت دن ہو گیا
انشاء اللہ ضرور آؤں گا امی کو میرا سلام کہیے گا
ضرور ضرور کہوں گا اور اپنے ابو امی کو بھی میرا سلام کہنا
انشاء اللہ ضرور ضرور
اچھا بھائی جان آج آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا کھانے پینے سے لے کر تہوار اور کھیتی تک دل خوش ہو گیا
مجھے بھی اچھا لگا سلمان بھائی ایسے ہی سمے سمے پر بات کرتے رہیں گے
ہوں بات چیت تو ہوتے ہی رہیں گے ہاں ہوں
اور بتائیے سلمان بھائی جان
انشاء اللہ اللہ تعالی آپ اور آپ کے پورے پریوار کو صحت خوشحالی اور برکتات فرمائائے
امین امین اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی محنت میں برکت دے
اچھا بھائی پھر جلدی بات ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ
وعلیکم السلام وبرکاتہ اللہ حافظ